لو بھائی جان کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام
وعلیکم السلام علیکم
کیسے ہیں آپ
بھائی چانس کی سب کھیل ہے الحمد للہ سب بڑھیا
گھر پہ کیسے ہیں سر
سب خیریت ہے جناب
کھانا کھا لیا آپ نے
جی جناب
کھانا کا لیا آپ نے
جی جی جناب کہال ہے
اور بتائیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ آج کل
جی ماشاء اللہ بس آج کل کھیتی کر رہے ہیں کھیتی کا کام ہے بس وہی کر رہے
اچھا اچھا پڑھائی کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں آپ
جی جی ماشاء اللہ ہم کالج میں ہیں جناب
جی بہت بڑھیا اور آپ کا کیا پلان ہے آگے کا کیا کرنا آپ نے
جی جناب پڑھائی کریں گے اس کے بعد ایکیں کوئی جاب
جی جی بہت بڑھیا اور گھر میں مطلب اب مطلب اور بتائیے کچھ
جی جی جی جی ر ماشاء اللہ یہ جتنا ہو سکے ہمارے یہاں زیادہ تر کھیتی ہوتی ہے جی کہ جیسے کہ مکی مکھی کی کھیتی ہوتی ہے دھان کی کھیتی ہوتی ہے کہ جناب آپ کے وہاں کس کی جی جی جی جی جی ماش راجمت اور مکی کے ساتھ ہی اگائے جاتے ہیں ہمارے یہاں
بالکل بالکل راجما تو بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے
جی جناب
راما تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس کو
جی جی جی ماشاء اللہ ہمارے یہاں تو راجما مطلب دھنیا پورے جموں کشمیر میں فیمس ہے بار تک فیمس ہے تو جی جی ماشاء اللہ آپ کے وہاں کس کی کھیتی کی جاتی یہ آپ میرے کو بتا سکتے ہیں تھوڑا جانکاری مل جائے تو
جی جی ہمارے بھی یہاں مکئی کی ہوتی ہے سرسوں کی ہوتی ہے
جی جی ماشاء اللہ آپ آپ کے وہاں جو بلیک دال ہے وہاں آپ کے وہاں بھی ہوتی ت نا شاید میں نے جتنا سنا ہے میں نے
جی جی جی بالکل بالکل بالکل ہے وہ بھی
بالکل آپ میرے کو بتا سکتے ہو جناب کہ اس کو کیا بولتے ہیں مطلب کیا آپ آپ کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں
اتنا میرے کو یاد نہیں ہے کیا بولتے ہیں
کوئی بات نہیں ماشاء اللہ جناب کہ آپ اپنے اپنے گھر والوں سے شام کو کو بتا کے کہ میرے کو بتا سکتے ہو کیونکہ ن جتنا نالج جو ہم گین کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا کہ نالج لیتے رہنا چاہیے حساب سے کہ
ہاں اور اور آپ کو کیا پسند ہے آف لائن شاپنگ یا آن لائن
جی کیا بھائی جان
آپ کو مطلب کیا کرنا پسند ہے آن لائن شاپنگ یا آف لائن
نہیں نہیں بھائی جان جتنا ہو سکے آف لائن ہی کرو کیونکہ آن لائن آج کل آپ نے دیکھا کتنے فراڈ ہو ہو رہے ہیں
بالکل بالکل آج تو آل بہت فراڈ ہو رہا ہے آن لائن تو مطلب کبھی کبھی تو غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں
وہی نا ماشاء اللہ جتنا ہو سکے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لینا ہے جو جو بھی کی چیزیں آن لائن پہ کبھی بھروسہ نہیں کرو گی آج کل بتائی آپ کو بہت پراؤڈ ہو رہ ہے یہ نہیں کہ سب کچھ فراڈ ہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسسی ہیں کہ جو آن لائن چیزیں ہی کر سکتے ہو لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ شاپنگ دیکھو آپ کچھ منگاتے ہو آج کل آپ نے دیکھا کہ کہ اس میں کچھ اور یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ پہلے نہیں کرو ہاں اگر کرنی بھی ہے کیش آن ڈلیوری کر سکتے ت بھ جان
جی جی بالکل اور ہاتر دکان پہ تو جیسے آف لائن شاپنگ کر جیسے ہر چیز دکان پہ ہوتی ہی نہیں ہے جیسے مطلب ملتی ہی نہیں ہے نا مطلب جیسے آپ جو چاہیے ہوگی ملتی نہیں کبھی کبھی
جی جی جی ماشاء اللہ بس وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے سامنے سب کچھ لے اور جی جی ماشاء اللہ بولو آپ جناب
اور جیسے کہ ہمیں مطلب دوسرے مطلب دوسری دکانوں پہ جانا پڑتا ہے جس کی وجہ ہم ٹائم بھی لگتا ہے آف لائن شاپنگ میں اور کبھی کبھی تو زیادہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے مطلب ٹائم لگ جاتا ہے بہت
ماشاء اللہ وہی ہے نا کہ اج کل کسی کے پاس ٹائم ہی بالکل صحی بات ہے لیکن بھائی جان ٹ کیونکہ ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹائم کسی کے باس ہوتا نہیں ہے بھائی جان تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے
بالکل بالکل اگر آپ نے صحیح چیز لینی ہے تو ٹائم تو اچھی ہی ہوتا ہے پھر
بل بل ماشاء اللہ کی ہر چیز آپ کو ٹائم نکال کے ہی نکالنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ٹائم نہیں ہوتا ہے بھائی جہان کس کو آج کل ٹائم ہوتا ہے آپ کو
بالکل بالکل بالکل بالکل آج کل تو بہت بزی ہیں لوگ آج کل تو بہت مطلب کام میں اپنے بزی ہوتے ہیں پھر مطلب بڑی دقت بھی ہوتی ہے کوئی جو جاب کرتا ہیں ان کو
بالکل بالکل ماشاء اللہ آج کل کے دھو جو فون ہے کہ مطلب فون کہیں ہد تک صحیح بھی ہے کہیں ہد تک خراب بھی ہے جناب
جی فون بنایا جی فون بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہمارے لیے کہ کیا کہ مطلب اس کا صحیح استعمال کرے اور لوگ آج کل گلت استعمال کر رہے
بالکل ماشاء اللہ کہ فون ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر صحیح استعمال کیا تو ہے بہت اچھا خراب کیا تو پھر تو خراب ہی پوری زندگی
بہت پروفٹ ہوگا آپ کہی فائدہ
بہت فائدے بالکل ماشاء اللہ کہ فون زندگی آج فون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بولتے نہیں کہ سانس ہوا سے ملتی ہے جناب نہیں آج کل تو فون سے ہی ملتی ہے
بالکل بالکل ج بہت مشکل ہے فون کے بنا اور آج کل تو دیکھ سکتے ہیں چوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایک فون مل جا تو وہ بھی چلانے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پہوکس نہیں کر بہت اچھے سے
بالکل ماشاء اللہ کہ اگر وہ صحیح استعمال کریں گے تو ماشاء اللہ کہ دیکھو فون سے پڑھائی بھی ہے
بہت بہت زیادہ اگر اس سے اچھے سے پڑے تو بہت فائدہ ہوگا ان کو کار آج کل دیکھ سکتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہونی چاہیے ہوتے ہے پڑھائی کو مطلب اگر نہ دو تو رونے لگ جاتا ہے مطلب
دیکھو ہاں آپ نے ایک بات بولی جناب کہ اگر بچوں کو فون نہ دے دے تو رونے لگ جاتے بالکل ماشاء اللہ کہ پہلے ہم یہ غلطی کس کی ہے ماں باپ کے
جی جی جی بالکل ان کو اسٹارٹنگ سے ہم س دینے لگ جاتے ہیں اور وہ رو تو ہم فون دینے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ چپ ہو جائے اور چپ کرنے کے چکر میں ہم اس کی لائف برباد کرتے ہیں
ریزن کیا ہے ماشاء اللہ کی جو دیکھو ایک دو سال کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اور رونے لگ جاتے ہیں ماں باپ کیا ہوتے ہیں کہ تنگ آ جاتے ہیں ان کو چپ کراتے کراتے کہ چلو ماشاء اللہ کی تنگ تو آتے ہی ہیں لیکن اگر آپ نے تین چار سال ان کو اچ اچھی سے پروشتی دی تو بڑے ہو کے پھر وہ اچھے رہیں گے کیونکہ آپ ایک دو سال میں کو وہ رونے لگ جاتے ہیں اب تو موبائل ان کو ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ کھانا
جی جی جی جی اگر ان کو اگر ان کو پیار سے سمجائیں گے ماں باپ تو کیوں نہیں سمجھے اگر ان کو اچھے سے رکھیں گے اب ان کو اب بچہ ہے تو وہ روے گا ہی نا اس کا اگر وہ جو روے گا تو دلا تو نہیں سکتے نا اور کل کو کچھ اور بول دے وہ
بالکل بالکل ماشاء اللہ کی رونا بچے تو روتے ہیں ان کا کام ہے رونا بھائی جانک پھر ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل تھام دیا جائے کہ ہاں کہ موبائل بھی موبائل بھی لائف کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ پتہ سب کچھ چلتا ہے کہ بھائی جاں بہار کی چیزیں اندر کی چیزیں موبائل دو کم سے کم بیس منٹ دس منٹ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھائی جان
بالکل بچ چھوٹے بچوں کو دینا ہی نہیں چاہیےبھی فون کے بارے میں کچھ مطلب نہیں دینا چاہیے جو اگر اس کو تھوڑی سی لت لگی پھر ہو تو پھر اس کا نشہ چڑھاتا ہے
بالکل ماشاء اللہ اگر آپ نے پہلے سے ہی ان کو جیسے کہ یہ ہوتا نا کہ کلاس پیریڈ چالیس منٹ کا اگر آپ نے ان کو دس منٹ ہی پہلے سے دیا نا تو بھائی جان چالس بچے کو کو بھی مطلب پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے کہ میں دیکھنا تو دیکھنا اتنی منٹ ہے وہ عادت تک ہوتی ہے
فون ایسی چیز ہے جس سے نشہ لگ جائے ایک بار لگ گیا تو پھر وہ بار بار اس لیے کچھ بھی کر سکتا ہے پھر روتا رہتا ہےھر گھر والے چپ کرانے کے لیے دے دیتے ہیں اور ان کو وہ سمجھ نہیں آتا کہ آگے جا کے بہت مشکل ہوگا پھر
کیونہ کیونکہ بھائی جان دیکو کیونکہ گھر والے جو ہیں وہ پہلے سے ہی بہت ٹائم کے لیے موبائلے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پھر رات رات بھر چھوٹے بچے موبائل دیکھتے ہیں اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ موبائل دو ہم نہیں منع کرتے موبائل اچھے چیزیں دو لیکن کافی اگر پہلے سے ہی ہیبٹ بنا دو کہ بیس منٹ سے زیادہ دیکھیں بیس منٹ کو لے لو موبائل تو ایک مب کنٹینیو اگر آپ ایسا و گے کہ بیس منٹ موبائل دو اس کے بع لوگ کی بچہ اور روئے کچھ بھی کریں موبائل
بالکل اور آ آج کل بچے بے چوٹے بچے ہیں پ رات کو جب گھر والے سو جے ہیں تب چوری سے فون لے کے دیکھنے لگ جاتے ہیں پوری رات بھر تک
کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مہینے تک ایسے کیا کہ بچے کو صرف بیس منٹ موبائل دکھ کھائے اس کے بعد لے جائے بچہ روئے کچھ بھی کرے نہیں دینا اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچہ بچے کے کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ میرے رونے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ میرے کو نہیں مل موبائل ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم روتے ہیں تو موبائل دیتے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے بچے کے دماغ میں پڑ جاتا کہ اگر جب میں نے رونا اسٹارٹ کیا تو وہاں باپ کو وہ تو دینا ہی دینا پڑے گا اس لیے
جیھر اور چیزوں کے لیے اگر اس کو کل کو اور کچ چیے تو پھر وہ رونے لگ جائے گا اس کو پتا ہے میرے کو کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے پھر آ کے جا کے پھر ان گھر والوں کو مشکلیں بڑتی ہے کوئی کوئی مڈل کلاس گھر سے ہو پھر وہ رونے لگ جاتے ہیں پھر گھر والے بھی ان کی خواہشیں پوری نہیں کر پاتے
بالکل بالکل ماشاء اللہ دیکھ ہ جو اگر ہم بھائی جان اگر ہم تو مڈل کلاس آدمی ہیں کہ لیکن ہمیں پھر بھی غریبوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہم ایک دن کھانا نہیں کھاتے ہیں بھائی جان ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے لیکن جو دو تین دن کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کی حالت آپ کو پتہ ہی کیا ہوتی ہوگی اگر آپ کے گھر میں دس روٹی بن رہی ہے ایک روٹی غریب کو بھی دو تو ماشاء اللہ آپ کو اللہ ایک کی جگہ دس روٹیاں دے گا واپس
جی اور آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ آج کل جو باہر کا ہی کھانا پسند کرتے گھر کا نہیں کرتے لوگ اور جس کی وجہ سے باہر کا کھانے میں بھی ملاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں
جی ماشاء اللہ کی باہر کے جو سبزی کے جتنا ہو سکے اپنے گھر اپنی امی جان کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ آپ کو پت ہی ہاڑ کا کیا ہوتا ہے کہ جو
بالکل اور خالی باہار کا ساتھ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں باہر کی وہ کھاتے ہیں جس سے وہ پھر بیمار پڑ جاتے ہیں ان کو پھر بہت
پسا ن آپ کو پتا پت یہ کہ کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ میں گیا تھا جنموں ایک دن تو میں نے کیا کیا کیا کہ میرے کو بھوک لگی تھی اب میرے کو میرے گھر وہاں پہ گھر پہ کوئی نہیں تھا کہ آپ کو بتائیے کہ کون سبزی لائے گ کیا نہیں وہی گلط معنی بھی کر دی کہ کون سبزی لائے گا بھ سے کون بنائے گا اس سے اچھا بھاگ کے جاتا ہوں کچھ کھا کھا لوں گا
کیوں ہو گیا نا کبھی اگر آپ کو اگر مجبوری میں ہو کبھی اگر آپ کو مل نہیں رہا تب اگر کھا بھی لے گا مطلب کوئی دقت نہیں
بھائی جان بس یہ یہی غلطی تو میرے سے ہوگی دٹھے بھائی جان میں باہر چلا گیا کھانے میں نے چاومین ایک پلیٹ کھا لی بھائی جان کسم خدا کے تین دن میں بستر سے اٹھا نہیں ہوں مطلب اٹھا کیا بولے تین دن میں نے کھانا بھی نہیں کایا پھر اتنی میر کو لوز موشن لگ گیا کہ وہ کیا تھا کہ اس نے خراب چاؤمین میرے کو کھلا دی تھی
بالکل عادت نہیں ہوتی نا عادت نہیں ہوتی باہر کی چیزیں اگر وہ بندہ کھائے تو پھر اس کو بد میں بہت دق
اوکے اوکے ماشاء اللہ میرے کو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان خدا
خدا حافظ